وعلیکم السلام بھائی جان کھانا وانا کھا لیا
ہاں ہم تو کا لیا بھجن اور بتائیے آپ کانا کھا لیا بھجن
ہاں بھائی جان ہم چوک خال لی آپ بت نا بھ جان کیا کائے
ہاں ہم کھائے ہیں یہی ممی ج بنائے تھی سیوئی پوڑی اور کھیر اور سبزی بنا تھا جو کہ آلو مٹر کا تھا میں بتائیے آپ کیا کیا کھائے بھائی جان مچھلی
ا جا ہم کھائے ہیں پنیر کا سبزی مو کٹن کا سبزی کھسی کا میٹ کھسی کا چوستتا ہے بکری کا چوستتا ہے اوراؤ مرگا کا س کھانسی کا میٹ ککر کا میٹ سب کھ ہ گے آپ
نہیں نہیں یہ سامنے کات بکر بکریا لیتے تو کٹا ہو نہیں کھٹے بھ بڑ لذیت
ککر بولے ہیں بھائی جان ککر بولے ہیں بھائی جان ککر جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے چڑیا سب کہا جاتا ہے کک مان کوا اا ایسے سب کو کہا جاتا ہے بھیا
چلیے بہت اچھا اور بتے گھر میں کون کون رہتا ہے بھائی جان
ہائی جان ہمارے گھر میں رہتی ہے امی جان ابو جان بھائی جان بہن جان
ڈ ب ہمار بھائی ا جان جان دادی ج اور فیم میں ہم لوگ اتنا ہی ب جائیں اور بتائی آپ کے گھر پر اب سب خریت
سب بائی جان خیریت
ہاں ش کے ہٹ بٹو ک ک کام کیا بھائی جان
اور بت نا آپ کے بغیچے میں سنا ہے اس سے پیڑ لگائی ہے
کس چیز کا
مطلب آم ام کا کون کون سا پیٹ لگائے ہیں
ہاں ہ تو جو ہے کہ آم کا ہے اور لچی کا اور کٹہل کا اور جو جلیبی کا ہے جلیبی تو کھائے بھائی جناب
ہاں بائی جان کیں نا بت لازی جلک
آواز اور کام کا سیزن چل رہا تھا اپ بھی کھائے ہ گے نا بھ جان
چار ہ جار
ری چل رہا تھا آ تو کھیں گے نہا بائی جانیںے
ہاں بھائی جانا آم تو کھائے ہیں بورا دبا کے کائے ہیں ا بتائے نا بھائی ج ناب ہاں کہ نہیں کھائے ہیں
ہاں ہم تو کھائے ہیں اب ت آپ کے ہم کا تو بگوان حہ کرے گا بھائی ج
ہاں ہے نا آم کا باگوانی ہے بہت زیادہ آم ہے دس پندرہ کوئنٹل نکالیا جاتا ہے ایک سو بیس گو گاچھ ہ تو بڑا اچھا اچھا نکل جا ہے مالدو نکل جاتا ہے رجو کو نکل جاتا ہے یہ سب س جاتا ہے بائی جان اور بتانا بھائی جان گھومنے وومنے کا پلان بنائے گا
ہاں سوچے تو ہیں کہ کہ گھر پر ہوتے بور ہو گئے بھائی جان
آئیت تو بات اچھا بھائی
کہ چلیے پارکروں میں گھومنے میں ک ہاری گاندھی میدان واٹر ف
موٹی گڑی میں گاندھی پارک میں ہے نا بائک لے لے کے اڑاتا رہتا ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے
ہاں پولیس بھی چیکنگ کرتا ہے نا اس لیے ہر ویٹ لے کے جانا پڑے گا
ارے اور کئی چیکنگ کرتا ہوگا لیکن پلے نہیں تھا
ہوں ا جے بے نا پ ما نتا ہے با
ہ بڑ نتا ان خان م لیے لوکا بنا دیتا ہوں لوکا ا کا سبزی گھگڑا کا سبزی پٹی ا میٹ مچھلی فس یہ سب بپ بت نا بھائی ن چ کا بنا تو ہاں
بنانا دال چاول سبزی گھیڑا بھجیا بھنڈی کا بھجیا کریلا کا بھجیا اور لوکے کا بھجیا بوری کے بھجیا اور جو آتا ہے نا آلو مٹر سب بنتا مسالی کانا بناتا ہے بریانی چکن یہ سب میٹھاٹ بن بکرا کا بھی مٹون
باولوجیز بایولوجیز بنا لیتے ہیں بھائی ج
جی ب لیجے اور بتائیے آپ کے یہاں موسم کسا ہے بجا
باہر جائےے گا
چلیے بہت اچھا آپ کے
آاں پں بت ہےا بھیا
ت بڑ چو رہی ہے بائی جان
ارے بارش ہو رہی ہے کیسا ہوا ہاں جگہ ہے بادشور یہیررد ہوی ہوئی ہے اور وہاں بارش ہوئی ہے
ہاں تھوڑا بارش
اور ہوتا ہے نا بائی جان آئی ری میں م کات ہیں کہ نہیں
ہاںسکم تو کاتے ہیں جوم چوکو باڑ کھاتے ہیں اور جو آتا ہے نا ٹیس والا اب خان اور ب میں
آئس کریم ہم کاتے ہیں کون کاتے ہیں چکوبار کاتے ہیں کٹوری والا پانچ روپے والا کھاتے ہیں ب وہاں پیٹرول کا دام کتنا ہے
ہم ہمارے تیس روپئے پٹرول ایک سو تیسو روپ پٹرول پمپ مل رہا ہے
نہیں ایک سو تیس تو مل رہا ہے ایسے ج ا ن
ہاں توارے یہ یہ بھی مل ایک سو پچیس روپئے کبھی ایک سو تیس روپئے ملا ہے
یہاں تو یہاں تو مل رہا ہے ایک سو چھ روپے پیٹرول پمپ یہاں بیچ رہا ہے لوگ ا لوکل میں بیچ رہا ہے بلیک میں تو بیچ رہا ہے کتنا کا ا کیا بولتے ایک سو تیس کا بیچے
چلیے آپ کے ف چال
بہت ا میں ت ن بائی جان پیزا وا کاتتا ہے کہ نہیں
ہاں پیزا بریانی سب کھلتا تو یہپ پیزا تو کائےیں کہ نہیں ک بھائی جان
ہاں بھائی جان کھائے نا پیزا کھائے ہیں برگر کھائے ہیں چاؤمین کھائے مموج کائے لذیج لذیج کھانا کائے ہاں وہ کھات ہیں
اور ڈرائی دھنو ج کیا بجان
کیسا لگ
بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور بتائیے آپ کے یہاں پور گھر میں توب اے سی کولر فریج تو ہوبے کرے گا بائی جان
نہیں بھائی جان ہم لوگ غریب ہے بھائی جان ہ پنکھا ایک بس ہے وہ پنکھا گور میں کا خراب ہے
ہاں ہمارے ہم یہ فریج ہے پنگا ہے بس چل
بڑا سندر سندر چیزیں ہیں وہ تو ہمارے یہاں پہ نہیں اور ب ج رہے بھائی جان خجا وجا کان ہے کہ نہیں
ہاں ہاں کھاتے جب من کر تب جڑتے کاٹ کے کھل رہے ہیں بھجن اور بتائیے آپ تو کھائے ہوں گے کجا کجا چل رہا ہے
بھی نہیں کھا بھائی جان کوئی چڑھتا ہی نہیں ہے جس لی نئیخ بادے
ہ
آپ تو آپ تو کھائے ہوں گے دب
ہاں تو کاٹیے نا کبھی
ہاں ٹھیک ہے کال بلااتتے تین بجے آ جائیے گا
ٹھیک ہے آ جائیں گے پ وغہ ہ لگ ٹرین میں کبھی بیٹھے گ نہیں بھائی جناب آ ہلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
بولے نا بھائی جان کیا ہوا
ہیلو
ہاں بولیے نا بھ جان سنا رہا ہے ادھر
بول کہاں نہیں رہے بائی جان
کچھ ہو رہا کہاں ہو ات ہے اںا وہ جانا ہے تھی تھ نا کہئی تھی تھوڑا مارکیٹ جانے کے لیے
ہوں اور بتا رہا ٹرین میں بیٹھے ہیں کہ نہی بیٹھے ہیں کبھی
ہاں ٹرین میں تو بیٹھے ہیں
بیٹھے ہوں گے جنرل میں اسیے ہی بیچےتا اپنا
ہاں ای میں پیسہ بھی تھوڑا زیادہ لگتا ہے اس لی
اور لوکل میں تو ایسےتا ہے دس منٹ پہ پانچ پانچ منٹ پہ سموسا لے کچورڑی لے چاؤمین لے جھال مڑی لے انڈا بھات لے چکن بھات لے یہ سب چیزیاتے رہتا ہے یہ س لوگ بتیاتا ہے مودی مودی مودی قیو
یہ بت اچھا آپ کو بائک چلانے آتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان اتا ہے
سینڈ کر دیا
سپلنڈر ایچ ایف ڈیلر اور پلیٹینا پلسر اپاچی یہ سب بہت پسند کرتے ہیں لیکن بہت اچھا لگتا ہے کے ٹی ایم ڈریم ہے میرا
چلیے بہٹ اچھا کتنے گھنٹہ ہے بھائی کے ٹی ایم ہو
بھائی جان اتا ہے یہی چار لاکھ کا
چلیے بھائی د اچھا ہے ہمارا اور ہم ہمارا ڈریم ہے جو کہ ایم دو لاکھ اسسی ہزار کا اب کیا اپ کا نہیں بھ جن
کیا بھ جان
گھومنے ونے پلان بنایا ہے کہ نہیں فیملی کے ساتھ جانے ہونے کے لیے
نہیں بھائی جان ابھی کہاں پلان بنایا تو کیا پیسہ ویسہ چھاپیں گے اس کے بعد پلان بنائیں گے
کوئی تو سپنا توکبے کرے گا نا بھائی جان کہیں گھومنے کے لیے دور دور
ہاں بائی جان ہے نا سپنا ا جائیں گے منالی جائیں گے رسیا جائیں گے یو ایس اے جائیں گے یوکانڈا جائیں گے یہ س جگہ جائیں گے کیدار ناتھ جائیں گے
رسیا جائی گے تو ہم کو بھی کوئی وجہ نہیں وہاں پ ہمیرہ بھی جانے کا سامنا ہے
چلیے گا نا آئیے نا کبھی چلتے ہیں
چلیے آئیں گے ابھی پیسہ بھی ہمارے پاس
اچھا اچھا جگہ ہے لیکن کچھ بھی کہئی ہے
ہوں اور بتائیے بھائی ج آپ کھیل میں کیا کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں بھائی جان
بھائی جان پسند کرتے ہیں ہکی گلیی ٹر اور یہ سب پسند کرتے ہیں کیرم بورڈ کرکٹ فری فائر اور اکا چھپی یہ سب بہت پسند کرتے ہیں بھائی جان آپ پتائ نا بھ جان آپ کون سا پسند ہے
ہم کو کرکٹ کرم بورڈ اور فری فائر جو باقی ٹموٹٹ حل نہیں کر دیتے ہیں اور بتیا بھائی جان کس کا اچھا میں پڑتے ہیں بھ جان
بھائی تو ل ہی کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ ا کون س چ ج
ہ ٹیلتھ ک میں ابتے بھ آپ کو سبجیکٹ میں کون کون اچ چا بائی میں
سبجیکٹ میں اچھا لگتے ہے ہندی لگتا ہے بھگول لگتا ہے اور انگلش لگتا ہے یہی سب لگتا ہے
چلیے بہت اچھا اور بتائیے بھائی جان ایٹھی جو کھجور پانی ہوتا ہے جو کہا ج ہے ٹاریی ا پیے ہوں گے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان وہ تو پی باہر چیز لگتا ہے بھائی جان
چلیے بہت اچھا ہاں ہم بھی پ جو کہ میٹ لگتا ہے جو بسی اس سےٹٹ ناشا لگتا ہے ابو جان اس لیے منع کرتے تھ پنے کے لیے ہاں بیٹا آپ کے یہاں کیسی کھیتی چل رہی ہے بھائی جان
بھ جن ہمارے ادھر بہت اچھا چل رہی ہے ک دن آپ کی ادھر
چلیے بہت اچا
بات گات کے بہت اچھا لگا کبھی اور آپ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان بولے بھائی جان
چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اپنے اپنے ابو امی جان کے س ہمار طرح سلامی سلام کریے گا
میرے طرف سے خدا حافظ
کس بھ گا
خلہ حافظ رہا